السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھیا
اور بتائیے نا بھائی جان اور سب سب خریت ہے
ہاں بھائی جان سب خیریت آپ بتائیں بھائی جان آپ کیا خھیریت
جی بھ جان میرا بھی سب خیریت ہے اور بتائیے نا بھ جان ویسے بھ جان آپ کھانا میں آج کیا کیا کھاائے ہے بھ جان
بھائی جان آج کائے ا چکن کھائے ہیں بریانی کھائے ہیں آ تھوڑا آج ت کیسے کیسے من کر لے تو پیاز ستوا کھا لے
ا بھائی جان چلیے لیکن بھائی جان چنا کا پیا چنا کا ستوا کھائے کہ بھ جان مکا کا
بھائی جان اتنا اتنا بھی ات دن نہیں گریا ہے کائے ا چنا کا ستیا
جی جی بھائی جانچانک آ تو ہم کو بہت لذیذ لگتا ہے اتنا لذیذ لگتا ہے مت پت ہی
مطلب مسم مہین میں ایک دو بار کھانا بس زیادہ نہیں بھائی جان
کا جو ستوا ہوتا ہے نا بھ جن تھوڑا میٹھا میٹھا اور اس کا سواد ہی الگ لذیذ لگتا ہے بھ جن اور اس کا اچانک کا ستوج ہوتا ہے اس کا بھائی جان پی بھی جی بھ جان سنیے نا اس کا لیٹی ب بھی بن جاتی ہے پوی بھی بن جاتا ہے بھ جان اس کا مطلب ستوا بھی کھا سکتے ہیں اس کا مطلب بہت کچھ بن سکتا ہے ویسے بھ جان آپ کیا کیا کھائے ہیں کانا کا پوری کھائےیں کہ نہیں بھ جن
بھائی آج کھائے ہیں کیا پوڑی اڑی تو کھائے بکرا تو کی کیا
ارے بھائی مت پوچھی بھائی جان بقرریید بہت اچھے طریقے سے گیا اللہ کا رحمت تھا کہ بہت مطلب مت پوچھیے سارے خاندان لوگ کے ساتھ بھائی جن ایک ساتھ بیٹھ کے انیک طرح وبن پرکار کے پکوان بنوائے تھے بھجن
مطلب کیا کیا
سنیے نا بھائی جان وبن طرح کے پکوان بنی تھی بھائی جان پکوان میں تھی بھائی جان بریانی تھی مرغی کی کھسی کی بریانی تھی پھر بھائی جان مچھلی تھی انڈا تھی پھر آپ سے ب بھائی جن کی سیوئیا تھی پوڑی تھی اور بھائی جان آلو اور مٹر اور پنیر کی سبزیا سبزی تھی انیک طرح کی مٹھائیاں تھی بھائی جان اور ہم ب تقریب کے دین کرتا پہنے تھے بھائی جان بہت اچھی لگ رہی تھی کر اور سارے مطلب خاندان کے لوگ بہت دھوم دھام سے بقرید منائے تھے بھائی جان ویسے بھائی جان بقرید میں آپ کے یہاں بقرید آپ کا کیسا بیتا تھا بھ جان کیسا گیا بکٹی د آ کا
ہیلو ہیلو
مہنگا دیا تو لاکھ پچاس لاکھ دیا
ہاں بولیے نا بھائی جان اچھے سے بولیے نا تھوڑا نیٹ ورک پروابلم
اے بھائی جانا ہمارا پتا ہے کتنا کا بکرا دیا تھا
جی
ہیلو
بولیے نا بھائی جان
بھائی جان کا آواز پٹ رہا ہے
اب بولیے نا بھائی جنا اب آواز آ رہی ہے
ہاں بھائی جان پتا ہے بگڑا کتنے کا ملا میرے کو
بتائیے نا بھائی جین
بھائی یہ پچاس لاکھ کا ملا بکر
او بھائی جان بہت مہنگا دے دیا آپ کو تو آپ کو ٹھگ دیا بھائی جان پچاس لاکھ کا بکرا بہت مہنگا ہوا بھائی جان
ارے بھائی جان اس کا پیچھے کا بہت نکلا ہوا تھا
اچھا تو ہاں بھائی جان ہاں تب صی دیا وہ والا بکرا بہت مہنگا ملتا ہے بھائی جان ہم تو بھ جان دیہاتی بکرا لیے تھے تو ہاں ہاں جی بھائی جان اور ہم دیہاتی بکرا لیے تھے نا بھائی
ہاں تو تو دیا ہوگا ایک دو لاکھ کا
نہ بھائی جان ایک دو لاکھ کا نہیں دیا تھا پندرہ سے بیس ہزار میں دیا تھا بھائی جن
بس پندرہ بیس ہزار تو بھائی جان آئے تھ ہیں ہمارے پاس
جی بھائی جان ایک کے جی کا ایک ہزار جوڑا تو بیس کے جی کا تھا تو بیس ہزار لیا
ارے بھائی ج ن آتے نا ہمارے پاس دس پندرہ لاکھ کے خریدتے آپ کے لیے بھی بہت امیر نہ ہے بھائی جان
اب تو امیر آدمی ہیں امیر جدے ہیں بھائی جان
ہاں بائی ج آئیے نا کبھی آپ کھی لات ہیں بریانی وریانی کھلاتے ہیں
نہیں بھ جان ہم شاکاہاری کھانا کھاتے ہیں آپ چھوٹے ج بھائی جان سے پوچھ لیجیے گا ہم بریانی نہیں کھاتے ہیں بھ جن یہ سب
اب کا خاندان میں تو کھاتا ہی ہوگا
جی بھائی جان میرے خاندان میں آپ سے بتا دے کہ میرے جو بابا جان ہے
ہاں
وہ نہیں کھاتے ہیں ہم نہیں کھاتے ہیں اور میری ایک چھوٹی بہن ہے وہ نہیں کھاتی ہے پھر میری دادی جان ہے وہ کھاتی ہے میرا ایک چھوٹا بھائی جان ہے وہ بھی کھاتا پھر میری امی جان بھی کھاتی تی ہے میرے ابو جان بھی کھاتے ہیں میں مطلب میرے خاندان میں بھائی جان میں صرف ہم اور میرے باپ جانا اور میری بہن جانا ہی کات
تو ہم تو کہوں مور سب ہوں بانجن کھاتات ہے کہ نہیں بہن جانکاتی ہے کہ نہیں یہ تھوڑا مطلب کنفیوز ہو گیا
نہ بھائی جان نہیں کھاتی ہے
ارے سب شاکاہاری ہے بھ جان
جی بھائی جان سب کوئی نہیں صرف دادی جان میرے چھوٹے بھائی جان اور اب جان ہممی جان کھٹ
تو کس کس بات کا م سلمان ہے بھیا نا آب
ارے بھائی جان یہ قران میں تھوڑی نہ لکھا ہے کہ اپ ا حلال کر کے دوسرے کو کھائیے بھائی جان من نہیں کرتا ہے تو نہیں کھا سکتے ہیں یہ قران میں بھی لکھا ہے اللہ تعالی نے یہن وورنت کیا جی بھ جان پے آ
اچ
حلال کو قرآن میں بھائی جان حلال کو سخت منع کیا گیا بھائی جان اللہ کے
اچھا ب جی
جی بھ ج اور بتائیے بھ جان آ اور بتائیے نا اور آپ کھانا میں آپ کو کون کون سا کھانا بھائیجن سب سے ادھ لذیذ لگتا ہے
میرے کو لذیذ لگتا ہے کہ کیا بولتے ہیں نا اس کو مٹن مٹن جو وہ والا پچاس لاکھ مٹن وہ کینے کھنسی وہ بہت اچھا بہت لذیذ لگا تھا تھا بھائی اس کا تو پیھے والا
جی بھائی جان پیچھے والا کافی چربی رہتا ہے نا اس میں تو تیل تیل رہتا ہے تو وہ کھانے میں کافی لذیذ اس کا ہی تو نہیں بھائی جان ہم نہیں کھائے تھے بولے نہیں ہم پہلے بچپن میں کھائے تھے تو اس کا جو وہ ہوتا ہے نا اس
امن کیا کہ لی س اپ کرا سب جانکاری اور بت ن بائی جان کو
ویسے چھوٹے نا بپ کیا بھاشن دے رہے ہیں
ارے نواب چھوٹے نواب ابھی دوسرے کو اپنا گیان دے رہے ہیں
ہو اپنا تو ہو نہیں رہ ہے ان سے دوسرے کو گان دے رہے ہیں نہیں بھائی
ہوو آئیت
اپنا بھائی جان سمجھے فل ہو گئے ہیں بائی ج تو رو رہے تھے اور اور کام مانگ رہے تھے تھ اور بول رہے تھے ہم کو ملنے والا ہے بھجن انگلش والا انگلش والا بولنا ہے تو ہم کو آتا ہے تو ہم کر لیں گے لیکن ہاں نہیں بھائی جان وہ دوسرا ہے اور بت اور بول تو وہ بول رہے تھے بھائی جان کہ ایک ہ میرے کوڈینیٹر صاحب تو ان سے بول رہے تھے کہ ہم کو بھی دو دو ن تئیس کو بھی ن دو
ہاں ہندی میں آتا ہے کہ نہیں بھائی جان ک بہ بہت اچھا دیتا ہے گا بھ پیسہ
سب اور بتائیے نہیں ہی بات کرنا بھ جن یہ سب
ہاں ہاں چلے چلے بلیے
بھائی جن آپ کا پڑھائی لکھائی کہ کیسا چل رہا ہے آپ ویسے کس ککشا میں پڑھتے ہیں بھ جن
بھائی جان ہم نائنتھ ککشا میں پڑھتے ہیں نووے ککشا میں آپ کون سی ککا میں پڑتے ہیں بھائی جان
ہم تو بھ جان بارہ ہی ککشا میں پڑھتے ہیں ویسے بھ جان آپ کا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے آپ کو وسے میں سب سے پرری بھیش سب سے اچھا وسے کون سا لگتا ہے بھائی
ہندی اچھا لگتا ہے اور انگلش تو مطلب میرے کو بھی آتا نہیں ہے لیکن انگلش سر پڑھ آتے نا جو کہانی مطلب جو ہوتی ہے تو اس کو اکساہ ہو جاتی ہے ب سننے کی ٹھیک ہے
ہوں ہوں
اچھے سے سنتے ہیں بھی ہے چپ چاپ سنتے ہیں نہیں تو باقی ٹائم تو حلہ کرتے رہتے ہیں اسکول میں لیکن ابھی اسکول چھٹی ہو چکی ہے نا تو اسک کھلے گی ا جو باہر کا م ارے بھائی جان پرسوں ہوا تھا بہت بارش ہو ہو یہاں کا پڑدار ایک ہے اس سے جھگا چلتا ہے اس کا ٹینا گر گیا ٹھیک ہوا ٹینا گر گیا اس کا بائی جانم کو بہت خوش ہو ہے
ہ بہت آانندھی آئی تھی بھائی جان بہت تیز آندھی آئی تھی نا بھائی جان
ہاں بھائی جان
اور بتائیے بھائی جان ادھر تو کافی دھوپ نکلتی ہوگی بھائی جان کڑا دھوپ
کیا بولے بھائی جان
ادھر تو کافی آپ کے یہاں دھوپ نکلتی ہوگی
ارے بھائی جان بہت دھوپ نکلتی ہے ا تو سرک سے کہ رہے ہیں چھاتا وت لگا دیتے
جی بھ جان کہیے سرک سے سرکار تو چھات اتنا نہیں لگا سکتا ہے آ لیک
ارے بھائی جان نہیں لگا سکتے وہ تو ہم کو پتا ہے لیکن ہمارے لیے خالی تو لگوا سکتے
جی وہ ہو سکتا ہے لیکن اب اپنے امی اور ابو جان کو ا دھوپ میں باہر مت نکلنے دیجیے گا اور خود بھی نکلیے گا تو بھائی جان چھتری لے کے نکلیے گا سمجھے بھائی جن
ا ممی پپا کو نہیں کہیں گے لیکن پورا خاندان کو کہ رہے ہے نہیں نکلے گا نکلیے گا ابھی تو چاتا نک لے کے نکلیےا بھائی
ہاں جی جضور بھائی جان کائیے چلیے بھائی جان باتیں کر کے بہت خوشی ملی پھر سمے ملے گی تو تو آپ سے بات کریں گ کریں گے
ضرور بھائی جان میرے اس طرف سے بھی اللہ حافظ۔۔ ہاں۔۔